ہیلوواز جا رہی ہے
ارے یار میری طرف سے تو کل جائے نہیں رہی ایک سو
اس پہ سنو سنو سنو اس پہ نہیں کرنی تھی میں جبھی تو بتا رہا کہ آپ اس کال کو کمپلیٹ کرو اس کال کے بعد میں میں بتاؤں گا نمبر بتاؤں گا اس نمبر کو ڈائل کرنا اس نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد میں آپ کی کال میرے سے کنیکٹ ہوں گی دو گیارہ منٹ کم سے ک کم آپ کو گیارہ منٹ کم سے کم کمیونیکیشن رکھنا ہے اس کا ٹھیک ہے
اچھا اچھا
وہ ٹیکسی ہونا ہے کیک میں بتا دوں گا پہنچنا ہاں اس میں ابھی بارہ ا وہ پپا میں ن
ج پاپا والی ہے یہ تو ہے اوئی
جی پٹ
دو دو لگا رکھے تم نے موج لے رہے ہو ہماری ایک سو اسی لٹ پوری ہو گئی بتاؤ
نہیں نہیں تو
یہ ل گا میں نے ساتی ایک سو اسی منٹ
تمہاری مجھے ٹاسک میں ملا فسٹائ میں اروٹ کرا
اچھا نہیں میں جیسے کال کر رہا ہوں
ہاں س لوگ سر ہاں
دین ننے
کیا کہہ رہ ہیں بتا پوچھا ان سے کیا
ابھی ابھی تو میں ملا رہا تھا نا میں
پوچھو نا ب آات تو بولو ہاں تو ان سے پوچھ کیامھ رہے ہیں میں بھی تو سجھوں
ہاں ہاں وہی تھا کیا لکھ رہا تھا کیا لکھ رہا تھا ایک سو اس نٹ ایکس ایک سو اسی منٹ سیکنڈ ت ڈلیے گ ہاں
ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آپ نے ایک کال کی جو کال چلی ہے وہ ایک سو اسی منٹ چلی ہے اور اس کال پر آپ کا ہاں کنیکشن نہیں مل سکا
کیا دوبارہ سے
خ جتنا ہوا اتنا تم کر سکے
ہوں
ت نہیں کر سکے جب تم کرو گے تو کون نہیں آئے گی
ہ پھر آپ کیسے کرے ہیں کال فھر کمپلیٹ ہم اپنے
سکتے میں بتا د گا اور سب
ج
فارمولا اپ ٹاس کو ریفریش مارنا ٹاسنا مطلب اپنے جو اپلیکیشن کو کر اپلیکیشن کو آپ سافٹ ویئر کے طریقے سے ریفریش کر دو گے فریش اپ کرو گے جی تو آل اوور ٹاسک وہاں پہ دکھائی دیں گے تو ان ٹسک کو آپ ریفریش کرتے کرتے چلے ہوں گے تو آپ کو پیمنٹ بھی ریفلیکٹ ہوگی آپ کا ٹاسک بھی ریفلیکٹ ہوگا اور آپ کا سارا سیٹ
اسی میں جانا ر پریس والے میں ہی ت میرے سے کروا دو ریفریش کر دو
ہاں ہاں جی ہاں جی
وہ تین مندی پہ جا کے اوپر جا کے پھر جب سب سے پر جو ہے دوسرے نمبر پہ ریفریس اسی پ تو جانا ہے بس ٹھیک ہےبھی دیکھتے ہیں آ مز لے رہ بیا پاپا کا ہی فون تم چلا رہے ہو ہاں رات میں لے لیتا ہوگا جنے ہاں اوپر س ہوتے ہیں کیا
بب
س
میں اپپلیکیشنیا اور بھی آئے ت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں
چسے
آ گ ای کر کےلدر
اب آواز وہ ہو گئی تھی دو منٹ ریک ہو گئی تھی
اس میں یوز یزر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یوزر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم
اس کے اندر
ایپ کے اندر نا
ہاں ہاں
ہ ہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں فون دوسرا ون لانے کیضورت نہیں ہے اگر ہو جا ہے تو دوسرے یوزر کو ایڈ کر لو اس اور یو سسی یوزر کی آئی ڈی یوز کر لو
کروا دینا ہے
بس جیسے یہ والی کور کمپلیٹ ہو جائے تو تمہارا
آ
دوبارہ سے شئر کر دینا جیسے میرا کہنے کا مطلب جو تمہارے پاس ٹسک آ رہے ہیں جو تمہارے پاس کولنگ آ رہی ہے اور دوبارہ سے کام نہیں آتا ہے اس پہ تو تو ری آئی ڈی کریٹ کر رہے نا اس کی بھی آئی ڈی سے بھی تمہیں کال کا بھی فائدہ ملے گا ر بھی لیکن اس م پیمنٹ بھائی ریسیور کو بھی دینی پڑ رہی ہے اور کالر کو بھی اور یہ شروع سے چل رہا ہے کہ سب کو پیمنٹ دینی پڑے گی پیمنٹ دین کے پڑے گ مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں ن پیمنٹ کی بات نہیں کرنی اس پہ پیمنٹ میں بات ہی نہیں کرنی اس پہ تو پیمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بات کہنے کا مطلب یہ کہ اماؤنٹ آپ کا رفلیکٹ ہوگا تو آپ م
نہیں اس پہ تو مے میرے تو آنا چاہیے اب جیسے ہم کال کر رہے میرے پہ تو وہی دکھا رہا بس تین سو کچھ روپئے ہی دکھا رہا بس
ابھی اور آئ گے بھی کال کیا کریے ت اپ تو اتنا سنیےپ تو سننے کے بھی ملیں گے کل تو کل یا پرسوں میں دو دن کے اندر رفلیکشن آئے گا پانچ سو قریب پہنچ جائے گا
کت میں
پانچ سو کے قریب پہنچ جائے گا
اچھا
ہاں جی ج ٹھیک ہے آپ سن بھی رہے ہو نا سننے سننے کا آئے گا نا تمہارے پاس میں سننے کام بھی آئے گا ایسا نہیں کہ آپ نے سمجھاو تو آپ وہ نہیں آیا تھا آپ کو تو میں نہیں آئے گا جتنا مطلبال جیسب میں تمہاری کالج سننا تھا تو اتنا مجھے نہیں آ رہا تھا تین سو آتا ناے سو پچاس س ہوادہ نہیں کیکہ مجھے یہی سمج اتنے سارےرنے لگا تھا اسی وجہ سے میری بھی کالوک ن لٹ پوری ہو گئی اور جب کالر کی لمٹ پوری ہو گئی یار اس کی وجہ سے نا میں کال ہی نہیں کر پا رہا کسی کو جب کوئی مجھے بھی نہیں کال کرو پایا ہمارے ایک بھائی صاحب ہے ان کا ٹسک ک کٹ کراتا ہیں نا نہ نہ ایک دوستری توست ہم ٹسک آپ کو کمپلیٹ کرانا ہے تاکہ آپ کا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا کاب بھی ٹھیک ہے
ہاں میرا تو ہو ہی جا یار ہم تو وسی پریشانی ہے نہ ہماریے تو ویسی پریشانی میں نے ہمارے یہ تو ہوئی جا
تمہارا تو ہو ہی جائے گا بھائی میں ارے کم نہیں رہا کیا دیکھو نا تمہارا کم کتنا
ب لان سم لائٹ ان کر دو وہ ایک گروپ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے تیس تیس پہ پہنچ گئی ہے اس تیس بتیس پہ کس کی پہنچی کالنگ
آاں کوئی تیس پہ پہنچ گیا ہے ابھی میں نےچ دیکھا تھا فٹو دیکھا تھا اسکرین شاٹ تیس تیس پہ
لگوگا نا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گ یار یہ تو آگے بڑھ رہے میں پیچھے پڑا ہوا ہوں
ہوں ہم تو پیچھے ہیں ہی ہیں ہمارے کہاں ہے
ہ تو پیچھے کی ج آے آگے کام کو اجام تھا نا
ہوں
پہلے اس کو انجام تھا نا
کس کو
اپنے کام کو
تو کام کو انظام دے رہے ہیں
ہاں ت نے راتوں میں تو یہ کولے چلنی تواری تو کیا پالے چلنی ہے دن میں کہ د تو کون کرو گے دن میں ت فٹم بیک لیتے ہو گاٹ تمہارا فائد ہے اب تو کوئی دقت نہیں بائی صاحب
تمہار تمال کون سے بیٹھتے تو ایکوا دن میں بھی تو پانچ ہٹے ہیں
اور اکیلا بننا نہیں ہوں میںک سام تین بجے سے پہلے صبح میں بھی پتا ہے میرے کو سارے بندے پکڑ لیتے ہیں دونوں فون کرانے کے لی لیکن اب کئی بار دیکھا ہے
کئی بار دیکھا کہ تمہاری کال میں نے اٹھائی ہے ان کییز بعد میں کری ہے
یہ تو ہے اب صبح کے بجے بیٹھو اٹھ جاتے تم
بزار نہیں کرا توے تھاؤ ت شبچھا ج بول پانیا صبح میں اٹتا ہوں بائی درس گیارہ بجے
ہاں ٹھیک ہے بارہ بجے کرا کر گ
ٹھیک
کیا کرو فجر مڑ جاؤں
بھائی بالکل
کرتے ہی رہاو بس کمپلیٹ ہونے والی ہے
میں تو بھائی یہ سمجھ ل کہ میڈم کے ساتھ میں نے خوب محنت کری ہے اور جتنی کالج م سے ہوئی اور ان سے ہوئی ہم نے تو دونوں نے کر لیا لیکن میں سب سے سب کا ر پالن کر پوری ہو ورندہ بھائی سب ہاں ان کا میڈم کا میں نے کررا دیا تھا لیکن میں ان کے لیے تھوڑی کونےے بچا کے رکھوں گا کیونکہ ان کا بھی ٹک ابھی ہوا نہیں ہے وہ جو تیس چالیس کولے تھے ان کی تو وہ تو ہو گا ہی کم سے کم اب یہ اور جو آا تھا نا اس کی بھی کیونکہ انہوں نے بھی تو آئیڈیا الگ سے لگا رکھے نا تو اس کا بھی ہے چلو اس کو چھوڑو آگ کال پہ کرتے ہیں تو فور کرنا سکھ رہا ہوں
نہیں
ٹھیک ہے
پڑ دو
کدم سا
ہوں